السلام علیکم
کیسے ہیں آپ بڑھیا آپ بتائیں
بڑھیا بڑھیا آپ بتاؤ آپ کیسے ہو
بہت بڑھیا شکر ہے کرم ہے
اچھا اچھا اور بتائیں گھر میں سب ٹھیک
بڑھیا آپ سنائیں
بس آپ کا آپ کو ہی یاد کر رہے تھے آپ کا ذکر ہوا باتوں میں
جی جی
ہوں تو اور بتائیں طبیعت ٹھیک ہے
جی طبیعت بہت بڑھیا آپ بتائیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے اللہ کر رہے میں
اچھا ابھی آپ یہاں ابھی شادی ہوئی تھی تو ان کی بھائی کی شادی ہوئی تھی ابھی آپ کی تو ان کی کی دن دلہن کیسی ہے
ہاں ٹھیک ہے اچھی ہے
نہیں مت جیسے انسان ہوتے ہیں ویسے انسان اچھا ہونا چاہیے گورے چٹے میں کیا آیا ہے نا
کہ آپ کیا بولو گے
انسان انسان کو بات کرنا آنا چاہیے انسان کو رہنا سہنا آنا چاہیے انسان کو ہاں
ہاں گوڈی چٹی نہیں ج جی آپ ہمارے ساتھ آپ ہمارے گھر لے کے کیا نا اپنے بھائی کو ان کی دلہن کو بھی اور آپ بھی آ جانا سھ میں
نہیں نہیں وہ میرا کزن بھائی ہے
ہاں تو کوئی بات نہیں آپ لے آناا
نہیں کیوں ایسے کسی کو لےائ آپ کے گھر آپ کو کیوں تکلیف دیں نہیں نہیں نہیں نہیں آپ آنا نا ہمارے گھر
ہم ضرور آپ کے گھر آئیں گے ابھی یہاں اپنی پ کیا جائیں گے تو آ کے گھر ہو کے آئیں گے
اچھا
اچھا آپ کو کیا پتا میں کہاں رہتا ہوں آپ کی آپی کہاں رہتی ہے
تو ہمیں اپنے آپی کا گھر تو پتا ہی ہے وہ جموں میں رہتی ہے تو اتنا تو پتا ہی ہے نا ہم ہماری آپی کہاں رہتی ہے
اچھ اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں کوئی ن کوئی نہ
آپ ہماری اپی کے یہاں جانا یا پھر آپ کہیں بھی ہم آپ کے یہاں آ جائیں گے یا آپ آ جانا ہماری اپی کے یہاں کوئی بات نہیں ہے
تو کیوں ہو تکلیف
تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسے ہمارے سوچ والا انسان دکھتا کیسا ہے
وہ بھیی جی جی ضرور آپ اب ہمیں ابھی ہم سوچ رہے ہیں ہماری اپپی کے یہاں جان کا تھوڑا بھی تھوڑا ہم کہیں گھومنے جا رہے ہیں کل ہم نے اپنے ماموں کے یہاں جا رہے ہیں پھر ماموں کے یہاں سے ہونے کے بعد اپنی اپپی کے یہاں جائیں گے ہم کہہ رہے ہیں امی جان سے چلو چلتے ہیں
اپنی اپی کو کیوں اپنی کیوں توان کو پریشان
با جب سے اس کی شادی ہوئی تب سے اس کے یہاں گئی نہیں ہوں میں ایک بار بھی
اچھا ہاں ٹھیک ہے وہ بھی پیار سکون سے رہ رہے ہیں آپ جاؤ گے پریشان کرو گے
یہ تو کوئی بات نہیں معاف کیا رہ لیں گے
نہیں نہیں کوئی نہ ہمارے آ سکتے ہمارے دروازے کھلے ہیں آپ کے لیے آپ آ سکتے ہو آپ کم
تو پہلے ہم اپنی اپی کے یہاں جائیں گے نا پہلے ہم اپنی اپی کے جائیں گے فریش فروش ہو کے ریڈی ویڈی ہو کے پھر آپ کے یہاں ایںگے آپ کی امی تو کچھ نہیں کہیں گی کبھی ہمیں کہیں کون عورتیں آ گیں کون لڑکیاں آ گئی گھر میں کبھی بھگا
نہیں نہیں ہماری امی گیسٹوں کا بہت کھلے دل سے سواگت کرتے
اور بتا بتیں آپ جی جی بس ہم بڑھیا بس ہم اپنی اپی سے کہہ رہے تھے ہم آ پکے گھر آنے والے ہیں وہ کہہ رہی تھیں ٹھیک ہے آ جاؤ
ہاں ہاں ضرور جائیں آپ اب ا اب ٹھیک ہے گ ضرور جائیں
ہم گئے نہیں ہیں ان کے گھر ابھی تک ایک بار بھی ہماری امی لے نہیں گئی بچپن میں ہمیں پتا نہیں کیوں نہیں لگ گئییں ان کی شادی میں بھی لے کے نہیں گئییںب شادی میں لگی گئییں تھی اس کے بع نہیں لے کے گئییں ہمیں کبھی بھی
اچھا
اپپ کھلاڑی میں تم لے گئی ہے میں اس کے کھاپ دوبارہ لے کی نہیں آئی دوبارہ لے کے نہیں گئی ہمیں کہہے ت تم وہاں پہ وہ کرو گی پریشان کرو گی ان کو
ہاں صحیح ہے ہم جی بول رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر صحیح ہو
نہیں ہم جائیں گے کیوں صحپ
نہیں ضرور جائے ر
رور جائیں گے ہمارے جا جیرا ہمارا ویٹ کر دوں گے ان کےاں جوائے بھی نہیں جی ہلکی کرا کے آئے ان کی جی جی آپ بھی بس اپنی جیب رکھھیے گا ہم بھی آپ کے یہاں بھی آئیں گے ہم
نہیں کوئی بات ہے ہماری جیب تو ہمیشہ کھلی ہی رہتی ہے
نہیں کھلی نہیں رکھنی نا پیسے ڈال کے بند کر کے رکھنی
نہیں نہیں نہیں ہماری جب وشیایں کھلی رہتی ہیں نا
جی جی بالکل ہم اپنی آ کے یہاں جائیں گے پھر ہم اپنی اپی کے یہاں جائیں گے پھر آپ کے یہاں ضرور ہو کہیں گے کتنی دور ہوگا آپ کا گھر وہاں زیاد دور تھوڑی ہے آپ کا گھر وہاں سے
میرا گھر کافی میلر دور ہے آپ کو پت ہی نہیں میں کہاں گاؤں کہاں کرنے
اچھا گاؤں میں جے ہو آپ
نہیں نہیں گاؤں میں نہیں رہتے ہم شہر میں رہتے بٹ ہم آپ کی جہاں ا رہی ہے نا وہاں نہیں ہم رہتے ہم کسی اور سٹی کہیں اور اسٹیٹ کہیں اور رہتے
کون سا اسٹیٹ میں رہتے ہو پھر اپ ایسا کون سا اسٹیٹ ہے بھائی
تو آپ جاسوسی کیوں کر رہے ہو یہ بتاؤ نا میرے کو
کیا
اپ جاسوسی کیوں کرنا چاہتے ہو
جاسوسی نہیں آپ کے گھر آنا چاہتے ہے آپ سے ملنا چاہتے ہیں ہم ہم آپ کے گھر آئیں گے ہم آپ کے رکاشا بندھن رکھے گ نا ہاں اور آپ کو رکشا بندھن پہ ہم راکھی باندھیں گے
کوئی بات نہیں آپ اپنا گھر بتائے کس کس کس اسٹیٹ میں آپ کا گھر ہے
نہیں نہیں ہم کیوں بتائے
ارے جموں کے تو پاس بھی ہوگا آس پاس
نہیں میں کیوں اپ ایسا کیوں پوچھ رہی ہوں مجھے یہ بتاؤ نا
ہمیں بھی آپ کے پیچھے جاسوسی کرنی ہے
جاسوسی کیوں کرنی ہے آپ کو کیوں جاسوسی کرنی ہے شکایت کیا ہے یہ بتائیں شکایت بتائیں ہم
آپ کی بھا بھی جان کہ رہی تھی ہمارے بھائی بھائی اچھا ہماری ہمارے بھی بھابھی جان ہے اچھا اچھا اچھا آپ کی جن سے آپ کی فون سے
ہاں
وہ کہہ رہی تھی کہ ذرا بھیا پہ دھیان رکھے گا آپ اپنے ہم نے کہا ضرور ہم دھیان رکھیں گے کیوں نہیں رکھیں گے دھیان
اچھا ان کو بولو اپنا خود کا تو ر
نہیں نہیں
کسی دوسرے دوسرے کا خیال رکھنے میں زیادہ دلچسپی مت لے خود کا خیال
نہیں ہم تو بڑا انٹرسٹ آتا ہے ایسے کاموں میں
اچھا پر ہمیں یہ فالتو کاموں کا انٹرسٹ
ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے ہم تو ہم تو ابھی تو پوچھ رہے ہیں آپ بتائیں آپ کہاں رہتے ہیں ہم آپ کے گھر آئیں گے
نہیں نہیں نہیں ہم خود لینے آ جاۓ گے آپ کو تو آپ ٹینشن مت لو
ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ خود لینے آ جائیں گے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہے ہے نا
کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں
جی آپ سے نہیں ہم اپنی امی جان سے کہہ رہے تھے کہ بلے کینچی سے کاٹیں دھاگا پھر آپ وہ سلائی کرنی بھول گئی ہیں ہمارے بنا کچھ کام نہیں کر پاتی
اچھا نہیں وہ تو کر لیں گے بٹ آپ تو صرف مجھے لگ رہا ہے آپ صرف باتیں ہی کر سکتے ہو آپ یہ کام بہت اچھا کرتے ہو میں نے دیکھ لیا
باتیں کرنا بہت اچھے کرتے ہیں
ہاں میں کسی کو بور نہیں ہونے دیتی
ہمممم یہ تو صحیح ہے
جی میں باتیں بہت اچھی بنا لیتی ہوں بس میرا کریئر ہی نہیں بن رہا بس بس باتیں تو بہت بنتے بس میرا کریئر ہی نہیں بن رہا ابھی فی الحال
ہاں نہیں بن رہے گا پہ باتیں جس دن چھوڑ دی نا اس دن کری بن جائے گا
نہیں نہیں کرئر باتوں سے تو بن رہا ہے آپ کو پتا ہی تو نہیں ہے میں کون سا کام کرتی ہوں جسے میرا کرئر باتوں سے بن رہا ہے ارے لالا اب اب کو نہیں پتا میری باتیں بک جاتی ہیں بھائی
اچھا
جی
اور بتائیں آپ آپ کے گھر سب کیسے ہیں آپ کی امی جان کیسے
سب ٹھیک ہے امی جانا
آپ کے آپ کی بہن وغیرہ ہے آپ کی ہے نا ای وغیرہ ہیں آپ کے اچھا دونوں کی شا اچھا ایک شادی ہوئی بھی ہے
ہاں
تبھی تو آپ اتنا چل ہو گھر پہ آ کے بتاتی ہے آپ کو
نہیں کچھ نہیں مجھے پریشانی کر میں ایک بات بولتا تھا تو بس چپ چپتے وہ کام کرنے لگی
بڑی شریف تھی ہم تو بھائی کے چونڈے گھما دیتے ہیں
تو ہم ہم میرا بھائی بھی ہے نہ وہ بھی اس کو ایک تھپڑ پڑتا تو وہ اپنے کام لگنے لگتا بس
نہیں نہیں ہم تو اپنے بھائیوں کے چونڈوں گھما دیتے
ہممم تو ہمارا بھائی ہماری بات مانتا ہمارے آگے کوئی زیادہ فالتو ایسے نہیں بولتا
نہیں نہیں ہم تو چونڈ گ ماتتے ہیں ن سور م
نہیں آس نہیں ن اس نہیں ناس نہیں نگر تو غلط
سی سر یہ طر ارے یارے نکل جد بار بار اور بتائیں آپ بتائیں آپ کے گھر سب ٹھیک ہے آپ کی جی جا کی جی جا وہ ٹھیک ہے سب خیریت ہے
ہاں خری سے خری
ت ہے بڑھیا
میرے فن سے نہیں ہے نہیں نہیں
تنی آپ مینفیسٹنگ کیجیے کبھی نہ کبھی ہو ہی جائے گی
ہاں ہم دیکھ رہے ہیں کوئی مل نہیں رہی اچھی سی کوئی اچھی سی ملتی نہیں نا
کوئی بات نہیں میں ڈھونڈوں گی اپنے جیسی آپ کو
نہیں نہیں آپ جیسی نینا چاہیے
کوئی بات نہیں ہم
آپگ سسٹر جیسی ہو تو چلو میں مانوں کہ ہاں ٹھیک ہے
نہیں وہ تو آؤٹ آف اسٹواک ہے جی
ہاں نہیں وہئی نا
ویسی لڑکی آپ کو کہیں نہیں مل سکتی اس کے جیسی تو پتا نہیں
نہیں ویسے ہی ملے تو ہم تو ہم تو چلو مانے کہ ہاں ٹھیک ہے ب ہمیں زیادہ باتیں کرنے والے لڑکیاں بس س
پسند ہے وہ تو بہت باتیں سنتے ہیں ہماری
وہ سنتے ہم نہیں نا اپنا سر کھوا سکتے کسی سے
نہیں نہیں وہ تو میں تو ب
آپ کی سسٹر جی آپ آپ کی سسٹر جیسی ہوئی تھی تو ہمیں ب
جی وہ تو آؤٹ آف اسٹاک ہے وہ تو بس اب۔ تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو ذرا ابھی لوڈ ہونے میں نا۔ ابھی وہ آوٹ آف اسٹاک چل رہا ہے نا۔ تاگہ نکل گیا ممی۔ جی جی مطلب اس جیسی لڑکی میں بلا مجھے لگتا ہے سب
ہم پھر لیٹ ہو گئے نا بات۔ س ہے
ہاں وہ اپ بس زیادہ لیٹ نہیں ہوئے بس پانچ سال لیٹ ہوئے ہیں۔
اچھا اچھا۔
زیادہ لیٹ نہیں بس پانچ سال ہی تو لیٹ ہوئے ہیں آپ کے لیجیے کتنی لمبی عمر ہے ان کا فون آ رہا ہے ہم آپ کو لگاتے ہیں دوبارہ۔
د کال ہوگی میری۔
ہاں جی ہاں دیدی بول۔
سسری کال۔
اوکے خدا حافظ ہاں بول دیدی۔